نہیں تمح و برکات ہو
وم السلام ورحمۃ
جی کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ جی اچھے سے آپ مگر ایک بار بولیں گے نا ہم ایک بار بول سکتے ہیں نا اگر کوئی اور کام ہمیں مل جاتا نا جیسے ہم ایسے پڑھ نہیں بیٹھتے ہیں نا او ہوو ہو بڑی مطلب کیا ہی این داری سے ہم پڑھنے بیٹھتے ہیں ہ ہ جی جی کتنی دلچسپی بھی ہے نا ہمیں پڑھنے بیٹھنے کی طرف
جی جی بالکل صحیح دیکھیے ہاں دیکھیے مجھے بیٹھنے کی عادت نہیں ہے میں چاہتی ہوں کہ انسان زندگی میں کچھ نہ کچھ کرے او ہاں بک بالکل سی
جی جی جی وہ تو بات ہے ہی اس معامنے سے وہ تو بولیں گے ہ ہ جی- جی ہاں- کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے اس سلسلے میں ہم کیا ہی بول سکتے- کوئی مسئلہ نہیں انیں ہ ہ ہ ہ ہاں- ٹھیک ٹھیک
جس سے انسان کو ایک تو کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے ہم محمد حماس ہم نے بولا تھا آپ کو محمد حماس-
اچھایک ہاں محمد حمس نے تو جوتا لگایا ہی ہوا ہے-
جی- جی -جی ہ کیونکہ پیر میں کچھ چپ جائے گا تو پھر مسئلہ-
پھر لگ جائے گی جی- جی صحیح صحیح ہاں- وہ بات تو ہے وہ بات تو ہے عالم کا واقعہ ہمارے سامنے ہی موجود ہے-
جی ہاں بالکل صحیح کتنا یہ تھا کتنا مسئلہ ہو گیا تھا اس کا-
ہو گیا تھا جی- جی- جی اسی لیے ہمیشہ جوتا لگا کے رکھنا چاہیے- تاکہ جو ہے پیر بچے-
آپ کو آج تک کتنا فائدہ ملا ہے اس کا مطلب- پڑھائی کرنی سے
پڑھائی کرنے سے تو مجھے میں نے ویسے ابھی دیکھا نہیں ویسے کہ کتنا فائدہ ملا ہے-
جی- جی
ٹھیک ٹھاک فائدہ ملا ہے مطلب ویسے میں نے ابھی پرچے اپنے گنے نہیں- جی- جی کیونکہ مطلب ایک بار کچھ پرچہ ہو جاتا ہے تو پھر مجھے- پرچا استاد کو دینا پڑتا ہے تو میں پھر وہ دیکھتا نہیں اس پہ ہے نا پھر ورنہ- تو مجھے لکھ کے رکھنا پڑے گا وہ پھر اتنا بھی وہ وقت تو میرے پس ہے نہیں-
اچھا ٹھیک ٹھیک تو اچھا ٹھیک-
ہاں آپ ایک اندازہ لگا لیجیے-
ہاں -ہاں
کیا ہی اندازہ لگا سکتے ہیں پتا بھی نہیں ہے کیا ہی اندازہ- م لگائیں گے ہم اس میں اگر دیکھیں گے ہاں نہیں ہاں پانچ ہے چ- چھ چی چھ تک لے سکتے ہاں اتنا تو لے سکتے ہیں-
یہ تو بہت کمال والی بات ہے-
ہاں ایک مہینہ ہو گیا ایک مہینے سے زیادہ ہی ہو گیا نا
سچ میں ہمارا تو بہت کم ہو گیا پھر اس میں-
آپ کا ابھی کتنا ہو گیا ابھی ایک دو ہفتے اور آپ- کہ مطلب آپ جو بھی ایک ہی دو ہی پہ ہے میرے تو تین چار تو ہو گئے پرچے-
او اوو یہی اس لیے میں بول رہی تھی نا آپ کو- آپ کرتے ہیں نا بہت ساروں کے ساتھ وہاں یہاں سے مسئلے میرا مت کسی اور- کے ساتھ مسئلہ حل ہوتا ہے میں تو صرف اٹکی ہوں آپ پر- اور ہے کوئی جس کے سات-
بولا تھا نا یا ورگ کے مگر وہ بھی ان کے ساتھ دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ جب تک جب تک ان کے پاس کیونکہ ان کے پاس اپنا جو ہے نا اپنی وہ- پ اپنی کاپی اور پین ہے ہی نہیں- ان کو ماما سے وہ کاپی پین لینی پڑتی ہے تو کاپی پین لینے کے- کے بعد وہ جو ہے سکھا سکتے- وہ کچھ ہمیں ٹاپکس تو ا اس لحاظ سے تو تھوڑی اس میں-
کیا مسئلہ اس کو تو میں نے بولا تھا وہ کیا بو-
اس کو خود مجھے لگتا ہے پچھل ایک دو ہفتوں سے کوئیٹاپک نہیں س- کھایا ہے کیونکہ اس کا جو ہے اس پرچے میں نینا بھی آپ- کو پتا ہی ن ان کو بھی کچھ نہیں میں نے ان کو نیا پرچہ جو ہے نا- صبح بنایا دوپہر کو میں نے ان کو نئی جو پرچہ بنایا- ہاں تو تب سے ان کے ساتھ بھی کوئی بات- ہو اس سلسلے میں بھی جی- جی اس سلسلے میں بھی مطلب ان سے ابھی تک کوئی ایسی گفتگو نہیں ہو پائی ہے ہ ہ ہ جی جی ہاں
پھر مجھے دوسرا کوئی ملے گا فور جیز اس کو بول کے رکھا تھا اس نے بولا تھا اپنے دوست کیا پتا
ہاں وہ تو وہ غسلہ مسئلہ نہیں وہ مل جائے گا اتنا وہ نہیں ہے جی جی ہاں ہاں وہ تو آرام سے کسی سے بھی چلے گا ج کسی بھی طریقے سے وہ چلے گا اس کےتا وہ جو ہے ہ ارے اتنا نہیں ہوتا ہے میں کہاں سے لاتا ہوں پھر یہ تو مطلب ہوتا ہی ہے ہاں نہیں دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ استاد دیک آپ کو مطلب جیسے آپ کے سلیبس میں جو ہے چار یونٹ ہوتے ہیں تو آپ ایک یونٹ ایک دوست سے پڑھتے ہیں دوسرے یونٹ بولتا ہوں میں ان کو کو دوست یہ پڑھاؤ وہ کہتے ہاں پڑھو وہ پوچھتے بھی نہیں ہے کیوں کیونکہ مجھے پتا ہے وہ پوچھنے والے نہیں ہے وہ بولتے اچھا یہ ہے تو یہ لو میں پڑھؤں گا یہ پرچا میں آ کو یہ یونٹ پڑھاؤ گا وہ تیرا یونٹ سے میں تیسرا بت بولتا لب یہ ہے تو بولو یونٹ وہ یونٹ وہاں سے پڑھا دیتا ہے مجھے ہاں ہ ہاں تو وہ بھی وہ تو آسان مسئلہ ہے اس اس اتنا جو ہے مسئلہ بھی نہیں ہے جی جی جی ہاں اس میں اتنا جو ہے وہ دیکھنے والی بات بھی نہیں ہے
ہوں
اپر سے جو چ گرمی بھی بہت بڑھ چکی نا ہ ہاں اب تھوڑا ہمیں کہاں ہمیں تو ابھی بھی یہاں سے گھرم ہی ہے اب ہوائیھب ہی نہیں چل رہی جیسے آ ہ بہت ہی جی اچھا ٹھیک ٹھیک چلیے آپ قسمت والی ایک کیا آپ کو وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں مل رہی ہے اور میرے ویے تیار ہو گئے کچھ تو وہ
خبانی خوبانی جو آتے ہے لیتے ہیں جو آتے ہیں لکھتے ہیں پیٹ خالی کر کے رکھتے ہیں ہاں بولا تھا آپ کو آ جاؤ
ھم
آپ کا من ہی نہیں کر رہا ہے صبح ک پ ادر ہی ادر ہی پیٹ میں سوکھ گئے وہ موے کون کھاتا ہے ان کو ہم تو نہیں کھاتے ہیں آ ہمارا پیٹ بھر گیا کھا کے
ہاں تو کتنا ہی انسان کھائے گا ایک سے زیادہ تو انسان ہی کھا پاتا نا اسی سلس تو ہاں ان شاء اللہ جی جی جی برکت اس سے تو بہت برکت کتچی
جی جی جی اب بھی کچھ بچے باہر سے آئے تھے بولا کہ ہمیں اس مسئ پھر لیں گے کچھ تو لیتے ہیں
ہاں اچھی بات ہے وہاں تو ہم نے بھی بچپن میں کیا تھا ہم ایک بار گئے تھے ایک کوچے میں تو ان کے باہر ایسی ہی خوبانیاں لگی تھی تو میں ہم ہم نے بولا ہم اتاریں گے ہم سیدھا اندر گئے ان سے پوچھا کہ ہم اتارے انہ نے کہاں اتارو جاؤ کھاؤ جتنی کھانی ہے ہم چڑھے پیڑ پہ اتارے تھے ہم آھے پونے گھنٹے ایسے ہی کھاے تھے وہ بھی کھا رہے تھ ہمارے ساتھ
دھا بھی کتنا کھائیں گے گھر والا بھی کتنا کھاتا ہے سر
کھائیں گے گھر والے بھی کتنا کھائیں گے وہی تو یہ تو ایسی چیز ہے کہ جتنا دو تو
وہ وہ طریقہ جیسے ان کو سکھانے کا طریقہ ان کو کیسے سکھاتے ہیں
نہیں اس معاملے سے تو میری مطلب کوئی ایسی جانکاری جو ہے میرے
چ جی جی جی جی ہم نے پرس کیا تھا تھوڑا سا لیا تھا ہم نے سکھانے کے لیے تو باہر اوپر سے کپڑا ڈال کے رکھا تھا ہم نے سوچا تھا مکھیوں وکھیوں کی وجہ سے مگر ان کو ان دنوں بہت دام تھا رہا اس کو بھی وہ لاوا چڑھ گیا ان پر وہ خراب ہو گئی سب ہم نے سب کے ساتھ پھینک دیا
ہ س ج
جی جی وہ کام ہی خراب ہوگی
وہ مطلب بہت ہی زیادہ وہ یہ خطرناک والا کام ہے
ہے نا ہم کیسے مطلب کیسے سکھائیں گے ہم نے ان کو کاٹ کے د کے رکھا تھا صرف نہیں پھر کچھ خراب بھی ہو گئے سارے
اچھا اور وہاں پوچنا تھا وہی سے کسی کو کہ ان کو کیسے جو ہے وہ
کیا پتہ ویسے کوئی نہیں پتاہ ایسے تو یہ اپنی جگہ سوچا تھا میں اگر سکھاؤں گی اور وہ کام ہی خراب ہو گیا
اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک چلیے آپ کیا ہی کر سکتے ہیں اس میں بھی ہاں جی جی وہ بات جی وہ بات تو ہے ہی
بس باقی آپ بتائیے
کیا ہی بتا اچھا وہ سیب ویب تیار ہو گئی
نہیں نہیں سیف ا بھی گ نہیں ہی ہے سب س بسییا ابھی نہیں بن گئے پتا نہیں مجھے نہیں پتا کتنا ٹائم لگتا اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے
او ہو ٹھیک ٹھیک ٹھیک تو بارہ کا کیا بول رہی ہے جی جی اچھا آ گئی کہ نہیں نہیں چین سے رہنے دوں گی آپ کو جی جی ہاں ہاں وہ تو ہے ہی
بس
آپ کو چین سے رہنے دیا تو میرا مقصد پورا نہیں ہوگا جی جی جی ہاں وہ بات وہ بات تو ہے ہی وہ تو صحیح بات ہے وہ بات تو بول ہی سکتے ہیں ہاں اور بتائیے آپ
جی
ہاں آب آپ ایک ہی کام کریں گے کیا آپ نینا کو جو ہے نینا اور بوا کو جو ہے نا ہمارے جو گھومنے کے سلسلے میں ہے وہ بتا دیں گے ان کو گھومنے کے بارے میں
تی ہوں ہاں بالکل
ابھی جو باغ میں راجو بھائی ہوں گے تو ان کو بتا دوں گا اور وہیں سے میں ان کو بھی کار کر دوں گا جی تو گھومنے کے بارے میں ان کو بھی میں بول دوں گا ایسے میں جانا ہے تو وقت جو ہے اپنا فار کر کے رکھیے گا ہے نا ہاں تو اس سلسلے میں بھی جو وہ بھی ہے وہ تیاری جو ہے کر کے رکھیں گے ہاں تاکہ ہمیں جو ہے نکلنے کی بھی پریشانی نہ ہو اور شام کو کو مجھے جانا ہی ہے بابا کو لینے تو اس سلسلے میں بابا کو بھی وہی سے
مجھے نہیں لگتا آپ بابا کی طرف سے کوئی جواب آئے گا مجھے جو نہیں لگتا ہ مج چ
تو خود نہیں لگتا جی جی جی وہ تو مجھے ہاں وہ تو مجھے پتا ہی اسی لیے تو مجھے بھی نہیں لگتا اس سلسلے میں پر کوشش تو کوشش تو کرنی پڑے گی کوشش کے بغیر تو کہاں ہی چل پائے گا کیسے ہی چل پائے گا ہوں وہی وہی چیز وہی چی
وہ بات تو ہے
ہاں وہی بات تو دیکھیں گے آپ ان کا بھی کیا اس کی طرف جو ہے رجحان رہتا ہے تو کیا ان کی ان کا مطلب اس یہاں پر تو تیار ہی ہوگا تائی بھی مجھے لگتا ہے آئے گی خالی ہاں تائی تاؤ تاؤ اور بابا کو دیکھنا ہے تو ان کا ہاں مرد حضرات کا کیا اس میں جو ہے موتوجہ کیا ان کا دھیان رہے گا اس میں وہ اس سلسلے میں جو ہے ہمیں ہاں وہ دیکھنا ہے تو آپ نینا اور بووا کو بتا دیں گے میں یہاں سے ان سب کو تیار رکھوں گا کہ منڈے کو جی تو پھر شام کو آپ ازیر بھائی کے ساتھ جگہ کوئی متعن کریں گے وہ بتا دیگے جی ہے نا ہے نا چالی فٹ ٹھیک ہے چلیے پھر شام کو آب بات ہوگی شام کو آب بات کرتے ہیں چلیے پھر بیٹھیے اللہ حافظ اللہ